ہلو
ہلو
السلام علیکم
و ععلیکم السلام السلام علیکم
دیک ہو
ٹھیک اب ٹھیک ہو
شکر اللہ کر گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
کیا کر سے نہ فون نہ کچھ کہاں تھی کیا کر رہی تھی
میں گھر میں تھی شام کو سو گئی کبھی اٹھ گئی
کہاں سے ہو گئی اب آپ تو پھر دیر تک جاگ رہی تھی
تو میں تھی میں بستر میں تھی
اچھا ٹھیک ہے آپ نے کہا وہاں پہ یہ ہے
ہاں
اور سنا اچھا مجھے بولو پھر آپ کے وہ پیسے آئے ٹیوشن کے چلو بات اچھی بات ہے اب تو آپ کا انٹرسٹ بڑھ گیا ہوگا وہاں جان میں ہوتا ہے نا جب ہاتھ میں کچھ آتا ہے
میرے ہاتھ میں نہیں نا آئیں گے تب تک مجھے تھوڑا ابھی بھی ہے
نہیں اصل میں کیا کروں دیکھو اصل میں دیکھو اب کیا کرو مطلب
نہیں اب میں وہی کروں گی پہھر میں بینک پہ جاؤں گی کیز آج میں وہی کام کروں گی ضروری
ین ڈالی ہوگیپ کو اب میں میجر ہو گئی ہوں
اب میری فرینڈ کا برتھ ڈے ہے ٹوینٹی کو تو اب واپس لینا ہے نا کچھ ابدر چ نہیں وال ل گے
گھر میں کتنی بست منی لیتی ہو ابھی
میں نہیں لیتی ہوں بیا دیتا ہے جب اس کا یہ آتی ہے نا سلری
ہاں ہاں
تب وہ دیتا ہے اور ویسے روز روز ٹیوشن میں جاتی ہوں تو مما دیدی ہنڈریڈ بھی ٹو ہنڈریڈ بھی تھری ہنڈریڈ بھی ففٹی بھی اب مجھے زیادہ سارا خرچ نہیں ہوتا ہے آدھا پیچھے سے بھی ہوتا ہے
وہیں نہ نا اصل نا سیونگ تو ضروری ہے انسان کی زندگی میں سیونگ سب سے ضروری ہے
ہاں
نا تو مجھے ضورت ورت ہوتا ہے کچھ لانا ہوتا ہے اچھی بات ہے اور میں مست نہیں مانوں گی تو
ہاں ابھی یہ ٹیوشن کا فیس بھرنا تھا وہ میں نے خود بھرا میں نے ان کو
اچھا کیا ہاں ہاں
ہاں تو جو آپ یہ دیں گے وہی اپنی جگہ رکھوں گی
چلو اچھی بات ہے سیونگ
ہاں
اور پھر کام آتے ہیں آگے جا کے کہ وہیں سیونگس کام آ میں تو سویے اٹھی اصل میں تو رات بھر ایسو ہی نہیں پائی پتا نہیں مجھے کیا ہو گیا م میں میں کام کر رہی میں یہ پتا نہیں میری بیٹی کو کچھ پتا نہیں کیا ہو گیا وہ سو رہی تھی لیکن وہ سو ہی نہیں پا رہی تھی وہ جیسے بیمار تھی
کب آؤ ٹھیک ہےب
ہاں ہاں پھر توٹیک ہے پھر میں اپنے بستر سے اٹھی اور پاپا کے روم میں چلی گئی تو میں نے سوچا تو میں اسی کو بولوں گی اس کو کیا ہوا
اچھا
تو پھر یہ پھر اس نے اس کو پھونک وغیرہ دیا اصل میں اس کو میں نے مارا نا کل ڈانٹا نا کل دن میں بہت میں نے اس کو مارا
آپ کو کیا ہوا اس کی جتنی ہی ہو
رہی تھی مجھے ما آپ کو کیا ہوا مجھے کوئی پیار نہیں کرتا ہے
دیکھا اس لیے بچاری آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آئے گی ادھر
بونا ماما آپ کو کیا ہوا مجھے کوئی پیار نہیں کرتا ہے آپ نے مجھے ڈانٹا میں روٹی بنا رہی تھی نا پتا یہ کیا کر رہی تھی جو گملے ہیں نا
ہاں
ان میں سے مٹی نکال رہی تھی اس کو وہ جو وارنڈا ہوتا ہے وہ ماربل ہے نا اس کے اس پ اس کو روٹی بنا رہی تھی اس بول رہی تھی مجھے وہی نا مجھے ہو رہی تھی پھر مجھے کوئی پیار نہیں کرتا ہے
آ جیے بچوں کو سکھا کیا ہوتا ت کیا بول رہ ہے
کیا ساچنا سب کچھ مطلب ہمارے ٹائم پہ تو پتا ہی نہیں تھا تھا جب بھاڑے ہوتے جب بھاڑے ہوتے تو پھر سوچتے تھے مطلب اردو میں بات کیسے کرنی ہے
آج بچوں کو سکھا کے ہے اورج اے آئی ای میں بھی ہے
چلو اور مجھے بولو آپ کو مت پتاہ ہے کوئی آپ کے سائڈ سے جو یہ امیزون وغیرہ میں کام کرتا ہے
کسم ہے
امیزون مطلب ڈیلیوری کرتے ہیں کسی میں بھی
وہ کرتا نا میری
وہ تو اس کا تو مجھے پتتا ہے فصلہ کیا مجھے پتا ہے میں بول آپ کو مت کسی کا پتا ہے اس کو تو میں نے بولا ماما کو میں نے بولا وہٹھیے وس تو امیزون والا مجھے یہ بس اسکٹ وغیرہ انہیں میں رکھنی تھی کیونکہ اب میں نے یہ دو یہ ورن یہ پھر سے ہو جائے گی خراب کیونکہ اگر کہیں پہ بھی رکھو نا گھردہ تو آتا ہے
کیا رکھنا ہے
وغیرہ جو میں نےل دو ہی جو میں نے بلا اسٹور کا سامان میں نے دھویا میں نے کہا اگر کہیں پہ بھی رکھ ریں گے نا
ہوں
کرا پھر بھی چڑھتا ہے ہے نا اس لیے اگر ایک کسی میں رہتے تو پھر نہیں ہوتا نا اتنا
ہاں ہاں
اگر آپ کوئی پتا
ہ نہیں ویسا تو کوئی نہیں ہے
ا وہی میں تو وہی سوچ رہی تھی اگر ہے کوئی
نہ نہ میری نظ میں بس وہی ایک ہے
ماما کو پھر کیا ابھی فون اس نے مجھے پھر وہی سے بولا ایسے آ کو ا فون کر رہا تھا میں نے کہا ہاں میں نے اس کو یہ بھی بولا پھر
آنی نہیں بول میں رات بسوئی نہیں پئی
نہیں میں نے اس کو پھر بولا مطلب پاپا ایسا بول رہا تھا کیا مطلبجھ وہ مطلب وہ بھی ڈر گیا اس نے بولا کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا آپ لوگ ابھی آئے بھی نہیں اچانک سے فون مطلب وہ مت آئے مجھے
نہیں مجھے پتا ہے
میں نے کہا اتنا ٹائم ہو گیا پہلے تو ان کو آنا تھا نا
ہاں ہاں پہلے پوچھنا تھا سامنے
پھر اس کے بعد بولتے یہ کتنے دن میں آئے گی کیا آئے گ
ہاں ہاں ہاں
فون کرنا ایسا مت ہوتا ہے مطلب مجھے اتنا ٹائم ہو گیا یہاں نہیں میں نے اس کو یہ نہیں بولا کہ آپ کیوں نہیں آئے کیا میں نے اس کو بولا کہ ہم ڈر گئے پاپا نے بولا مطلب یہ تو اب بھی آئی بھی نہیں ہی
دینی تھا دینا تھا بوللا تھا آپ ابھی آئے ہی نہیں تو
تو میں نے دی میں نے اس کو بولا کہ پاپا بول رہا تھا یہ ابھی آئے بھی نہیں ایسے اچانک سے کیا ہو گیا وہ تو میں نے بولا
ہوں
اس سے پتا نہیں پھر آپ کو نہیں پتا وہ بولتے ہیں بزی ہے وہ ہے یہ ہے
نہیں آنا تو ہے بہت کم کے لیے ٹائم ہے تو
باقیوں کے لیے تو ہے اس کے لیے نہیں
تو ایسے بھی مت جا سکتے ہیں آپ
اب کیا کریے مجھے آ پاپا نے بولا کہ مجھے لگتا ہے شاید ابھی نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے فون کیا
نہیں آئیں گے دیکھو آپ آپ کو پت ہے ا نانی کو گی یہ گئے کوور رخصتی کے لیے
ا نا وہاں بھی بہتطلب تھوڑا سا ان کوو کا ا انو میں دالناہ
گ اس کوك رق س سے ت کے لیے بول کےی نہ نہیں میرے جانا تھا اب اس کو بہت ٹائم ہوا ادھر پہ تو پفی کوپ جانا تھا
کیا بولتے کب آئے گی پھر وہ بھی مت کچھ ٹائم رکھیں گے بیچ میں دس پندرہ دن
ان کو بغگر جانا تھا تھا کیونکہ اب سے ٹائم ہوگا ہاں میں بولوں گی کیونکہ یہ پھر اس کو بولے گی نا ایسے بول رہے تھے گھر میں
شکریہ شکریہ پھر بھی آپ مری ہیلپ کے لیے ہو وہ ہاں اتنا اتنا تو اتنا تو ہے مجھے مطلب میری ایک بہن تو وہاں ب ہے پتا ہے کسم سے میں آپ کو بات بولوں گی نا اللہ کی قسم اور اپنی بیٹی کی قسم میری جو بھابھی ہے نا جو نا کزن کی بیوی ہے اس کو بھی مطلب جیسے مجھے ہے نا تمہارے سھ
ہوں
اس کو بھی بالکل کل ایسی ہی اٹیچمنٹ میرے ساتھ ہے اس کو اتنا اس کو دیکھو مطلب وہ یہ وہ یہ نہیں سوچتی ہے کہ مطلب یہ ان کی بیٹی ہے مطلب اگر میں کچھ بولوں گی تو یہ مت بولے گی
ہاں ہاں
نہیں اس کو یہ نہیں ہے اس کو میرے ساتھ اتنا ہے کہ وہ سب کچھ شیئر کرے گی میرے ساتھ ہاں
ایک دوسرے کے سے بہت
ہاں اور کیا اچھے اچھے سے ہونا چاہیے میں نے ابھی میں نے ابھی گھر فون کیا وہاں میری نند نے اٹھایا تو پھر میں نے اس کے ساتھ بات بات کی تو پھر اس نے ماما کو دیا پھر مجھے ماما نے وہیں سے بولا پھر اسا ماما نے وہیں سے بولا آپ کیسے فون آیا میں نے کہا ہاں فون تو کیا اس نے کہا وہ خود ہی کیا اس اس نے کہا وہ اس نے اس نے کہا وہ اس نے خود ہی کیا وہ یہ اس کو پتا نہیں وہ تنگ آ گیا وہ بول
نہیں میں نانی جی سے اٹھاؤں گی ن یہ اسکول گی پوفی کو اب جانا تھا اب اسے بہت ٹائم ہوا
ہاں اس کو ب اپنا اس کو جانا تھا لیکن یہ ساتھ بولنا کہ مطلب اگر ابھی یہ یہ ہے اگر یہ جائے گی پھر وہ رکھیں گے کچھ ٹائم بیچ میں تو پھر آئے گی وہ شفٹ ہاں وہ کو اس کو آپ یہ بھی بولنا ورنہ پھر اس کو باہر جانا پڑے گا
ہاں ہاں ہم بولوں گی ہاں میں بولوں گی
ٹھیک ہے شکریہ شکریہ شکریہ بہن ہاں
یا آپ نے یہ اٹھایا بستر ذرا پلیز تھوڑا ادھر چڑھو میرے ب کیا ہوا یہ مجھے اتنی ٹھانڈ لگی میں ابھی مار جاؤں گی مجھے فین چل رہا تھا فین کیا بند میں ابھی مار جاؤں گی تھوڑا ادھر
لیکن ایک چیز ہے نا دھو میں مطلب سب کچھ بولتی ہوں نا وہ بھی یہ بھی لیکن اس کو ہے آپ لوگوں کا مطلب آپ لوگوں کے سات اس کو ہے ٹیسٹ
ہاں ہاں یہ سھپا ہے ان ان کے ساتھ کو زیادہ نہیں ہے
نہیں وہ مجھے پتا ہے مطلب میں دیکھتی ہوں نا ان کو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تر آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ
ہاں نہ نہیں اس کا زیادہ ہے
لیکن کبھی کبھار ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہے
وہ تو سچ ہے آپ خود پاتا ہے ہ
کچھ بھی یاد نہیں رہتا
اللہ کی قسم اس کو پرسو وہ لگی تھی نا ہاتھ میں بش روز نہ ہاتک میں کنگی کرتے کپڑے بدلتے تھے ہم اس کے لیکن اس کو ہی نہیں ہے ذرا ادھر بولتی تھی وہ بول تھی اس سے میرا اور جو میں نہ ہوں گی تو میرا کہاں مانتی ب گھر میں نہ ہوں گی اس کو بشو نہ آتی تک تھی اس کو مگر ہو ہی نہیں ہے
اتنا ہی بولتی ہے وہ مجھے یہ کر
ہاں وہے یہ کرتے یہ کرتے ہاں
باقی یہ خود یہاں آپ لوگوں کا تو نہیں بولے گی
لیکن میری دادی ہے نا اللہ اس کو سلامت رکھے رکھے اللہ کو سلامت رکھھی اس کو اس کو میری عمر میں سے عمر لگ جائے گی نا وہ پتا ہے مطلب ان کو نہیں ہے یہ کہ مطلب ان کو پتا ہے یہ پتا ہے یہ بولتی ہے کہ مطلب اس نے پرسو رویا وہ بول رہے مجھے لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ مجھے ہی پیدا ہوئے ہو
ہو تنا پیدا ہونے سے زیادہ جو یہ کرتا ہے نا پرارورش اسی کو زیادہ ہوتا ہے
لگ نہیں وہبات وہ تو ہے نا انسان کو لیکن انڈ یہ اتنی اچھی ہے نا اللہ کی قسم اس کا تو چلو میں کرتی ہوں اب کو ہمیں زیادہ بہت ٹائم ہو گیا ہے اوکے بائی